ہلو السلام
وعلیکم السلام
جی ٹھیک ہو
جی اللہ کا کارم میں خیریت ہے آپ بتائیے آپ کی گھر سب ٹھیک ہے خیر خری ای سے سب
جی شکر اللہ کا اور رکھ سنایں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے
جی اللہ کا قم میں
چلو ٹھیک ہے اور سناؤ آپ نے کھانا کھا لیا
جی بالکل اتنی رات ہو رہی ہے ابھی تو خان نہیں سا سب پ رہی ہے ماشاء اللہ سے
ہاں بے شک وہ تو ہے لیکن آج تو گرمی ہے تو اس لیے سارے دیر سے ہی کھاتے ہیں
دو گرمی تو ہے مگر دیکھو جیسے ہی برسات کا موسم آتا ہے اس میں برسات تو مسللہ سے بارش تو ہو جاتی ہے کبھی کبھی اتنی کیڑی دھوپ نکل جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ
ہاں وہ تو ہے جب بیچ بیچ میں بارش پڑتی ہے تو موسم بھی ٹھیک رہتا ہے
بہت ہی زیادہ رہتا ہے تو اس وجہ سے گرمی اتنی بڑھتی ہے انسان کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے برسات میں
ہاں وہ تو ہے لیکن مجھے تو گرمیاں ہی پسند ہے سردیوں سے تو بہتر کیا ہے
اچھا آپ کو گرمی پسند ہے
ہاں
اچھی بات ہے اپنی بسوں کو تو کسی ب بہت کم سنا ہے میں نے کہ گرمی پسند ہے
ہاں اس کی وجوہات بھی ہے نا آپ کو کیا پسند ہے
مجھے تو سردی اچھی لگتی ہے دیکھو وجہ یہ ہے کہ اپنی اچھی نیند سو لو کیونکہ رات بڑی ہوتی ہے ماشاء اللہ سے اور گرمیوں میں کیا ہے گرمیوں میں بارہ ایک یوں ہی بچ جاتا ہے پتا بھی نہیں چلتا اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور صبح ہو جاتی ہے
ہاں بے شک وہ تو مسئلہ رہتا ہے نیند کا تو بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے لیکن ہمارے یہاں تو برف باری ہوتی ہے تو سارا کام جو ہے نا وہ رک جاتا ہے مطلب مزدور اپنا کام نہیں کر سکتے یا گھر کا کوئی کام ہو گیا یا کوئی اور کام جو باہر کی جا سکتا ہے وہ ہمارا بند ہو جاتا ہے تو انسان روز ار بھی نہیں کما سکتا تو اس لیے ہم ہمیں گھر میں ہی پسند ہے
یہ تو آپ بول رہے ہو صحیح کیونکہ آپ کا جو رہن سہن ہے کی وہاں برف زیادہ پڑتی ہے اور ہمارے یہاں برف کیا تو وہ کچھ دن کیا مہینے ایک مہینے بس صرف ایسی ٹھنڈ پڑتی ہے سردی کہ ہاں کہ اچھی سردی پڑ رہی ہے اب تو یہ دیکھو سردی ہی نہیں پڑتی
ہمارے یہاں تو ایک مطلب ٹائم ہوتا ہے چالیس دن کا ان دنوں اتنی سردی ہوتی ہے کہ اگر مثلا کوئی باہر سوئے گا نا
ہوں
وہ مر جائے گا باہر
ہاں جیس آپ کے یہاں برف پڑتا ہے اسنو فال ہوتی ہے ماشاء اللہ سے وہ بھی نظارہ لگے تو دیکھنے آتے ہیں
ہاں وہ تو ساری جگہ وہ سفید چادر سے جیسی ڈھکی ہوئی ہوتی ہے
مگر اسے بھی انسان دیکھ کے کچھ دن بعد ہی اگ جاتے ہیں کہ بس اب حد ہو گئی ہے
ہاں میں نے بولا نا کہ پورا کام بند ہو جاتا ہے تو اس سے تو نقصانات ہی ہوتے ہیں لیکن فائدے بھی ہوتے ہیں پھر بھی موسم کے حساب سے تو موسم تو بدلتے رہتے ہیں کبھی سردیاں تو کبھی گرمیاں یہ تو ضروری ہے
بالکل ضروری ہے صحت کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی اور کھانے پینے کے لیے بھی ہر چیز کے لیے اللہ نے موسم اتنے اچھے بنائے ہیں ہر طرح کے
دیکھو اب اگر پورے مہینے پورے سال سردیاں ہوں گی تو گرمیاں نہیں ہوں گی تو فصل کیسے ہوگی گی تو یہ بھی مسئلہ رہتا ہے
اگنے کی نہیں ہے کچھ بھی چیز زمین میں سے
ہاں انسان بھی مار جائیں گے دیکھیے جو آفتاب کی روشنی ہے تو یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے
جی بالکل ضروری ہے اور دیکھو جیسے سردی پڑتی ہے کچھ دن دھوپ نہیں نکلتی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایک ایک ہفتہ ہفتہ تو نہیں ہاں بیچ بیچ میں نکل جاتی ہے مگر کہتے ہیں سب اللہ دھوپ نکال دے
ہاں وہ تو ہے
پلہ دھوپ نکالتے یہ ہو جاتا ہے کہ اتنا کوہرا پڑتا ہے دھواں اتنا ہوتا ہے د کچھ دکھائی نہیں دیتا اتنے ایکسیڈینٹ ہو جاتے ہیں پھر اس میں
ہاں ہمارے یہاں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے مطلب کوہرے کا تو صبح صبح کبھی ہو جا ہے آٹھ نو بجے تک لگتا ہے جیسے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے پھر اچھے سے دکھائی دیتا ہے
ہاں کیونکہ یہاں بہت پڑتا ہے یہ ک ہوورا
ہاں یہ تو سرد علاقوں میں ایسے ہوتا ہے ایسا مسئلہ
جی
ہاں موسم کا بھی کچھ اور ہی مزہ ہے دیکھو سردیوں کے آپ اپنے مزے ہیں انسان اچھے سے گھر میں بیٹھ سکتا ہے مطلب نہ تو گرمی کی ٹینشن لیکن یہی مسئلہ رہتا ہے کہ بہت سارے کپڑے پڑ
تو کیونکہ گرمی میں کہاں گرم گرم کھا سکتا ہے کچھ نہیں کھا سکتا سردی کا جو ہے نا وہ بالکل ہی الگ ہے
ہاں موسم تو اپنے حساب سے
الگ الگ یہ ہوتے ہیں کہ دیکے گرمی میں جو انسان کھائے گا وہ سردیوں میں نہیں کھا سکتے مطلب گرمیوں میں انسان زیادہ پانی پیتا ہے سرد پانی پیتا ہے تو گرمیوں میں سردیوں میں اگر پانی پیے گا تو وہ تو جم جائے گا
اچھا اا پیتے ہی نہیں ہے پانی کوئی بہت کمی کے حساب سے جسے لگتا ہے کہ ہاں ہماری باڈی کو پانی چاہیے تو وہ پانی پیتا ہے ورنہ دیکھو ایسا لگتا ہے ہے ہماری امی کہتی آ ہے سردیوں میں فون پانی پ رہا فون مر جائیں گے
ہاں اتنی پیاس لگتی بھی نہیں ہے تو پینا بھی ایسے لگتا ہے کہ کیوں پیے
کیوں پہ ہے بالکل
گرمی میں انسان کم از کم میرے حساب سے چار لیٹر ہر کوئی آج پیتا ہوگا
ہاں چار لیٹ سبھی کسی کسی کا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے باہر نکلتے اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ سے چالیس سے اوپر ڈگری پہنچ جاتی
ہمارے یہاں تھوڑے دن ہو گئے لگ بھگ پندرہ بیس دن ہو گئے پینتیس تک آئی تھی تو سب نے ہو ہا کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا شروع کر دیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو یہاں پہ سب جل جائے گا دھوپ سے تو
ہاں
پھر بھی تیس پینتیس تک جاتی ہے ہمارے یہاں بھی
نہیں ہمارے یہاں تو چالیس ڈگری سے پینتالیس بھی ہو جاتی ہے
ہاں یہ تو علاقوں کے حساب سے موسم آتے ہیں جاتے ہیں تو اسی حساب سے وہاں پہ بھی گرمی ہوتی تی ہے یا سردی ہوتی ہے جی
ادھر نہیں پڑتی اتنی گرمی
ہاں پڑھتی ہے لیکن کبھی ہم کو تو زیادہ لگتے ہے ہمیں تو اس چیز کی یادت نہیں ہے دیکھیے اگر ہمارے یہاں تیز بھی ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی گرمی باہر نکلنا بھی دشکر ہو رہا ہے تو اب آپ کو اگر زیادہ سردی ہوگی تو وہاں پہ زیادہ سردی ہوگی آپ بولو گی اتنی سردی ہم تو جتنی سردی کیہ ہم برداشت کر لیں گے سردیوں سے تو ہمارا پرانا میرے حساب سے نہ آتا ہو رشتہ ہے
ہاں جو جیسے دیکھو جیسے انسان اپنے اپنے اس میں رہتا ہے وہ وہ ایسا ہی انسان ڈر جاتا ہے
ہاں دیکھو ہمارے لیےاں تو سردیوں کے لیے ہم نے بہت سارے اپنے جو کپڑے ہیں وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں دو چار پانچ کپڑے لگاتے ہیں اور اوپر سے ہمارا کشمیر فرن ہو گیا تو وہ بھی پہنتے ہیں اور اوپر سے کانگڑی ہو گئی اس کو
اچھا میں نے سنا تھا کہ اس میں فرن میں وہ گرم انگیٹ ہی رکھتے ہیں سچ میں یہ
ہاں ہاں
تو وہ جلتا نہیں ہے
مطلب وہ کہاں سے چلے گا دیکھیے جب لکڑی کو چلا جاتا ہے نا
ہاں
وہاں سے کوئلہ بنتا ہے نا
ہاں کوئلہ بنتا دیہکتے
اس میں مطلب ڈالا جاتا ہے انگیٹھی میں تو وہی کوئلہ گرم ہو ہو رہا ہوتا ہے تو وہی گرمی دیتا ہیں مطلب ج آگ واگ جلنے کی کوئی وہ نہیں ہوتا اس میں
نہیں جیسے اگر شریر پہ جلو کا انگیٹھی میں آپ ٹانگ تو وہ شریر پہ لگے گا تو وہ گرم نہیں لگے گا کپڑے نہیں جلتے اس سے ہیٹس
ر سے تھوڑا مطلب اس کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ اوپر سے کپڑے اس کے اوپر نہ جائ اس کے اندر نہ جائے یا اوپر سے ہم وہ کہتے ہیں نا جو جب خاک ہوتا ہے نا جب جو جل کے بجتا ہے
ہاں
ہاں وہ اس کے اوپر رکھا جاتا ہے جب تاکہ جو زیادہ گرمی ہے وہ اوپر نہ آئے پھر تھوڑی تھوڑی اس کو اوپر نیچے کر کے جو نیچے کی گرمی ہے وہ اوپر آتی ہے جس سے سب سے پھر شردی لگے گی اتنا ہم اوپر سے راک دور کر دیتے ہیں
اچھا میں نے سنا تھا کہ ایسے گلے میں انگیٹھی ڈال ہیں اور وہ پورا نیچے تک فرن پہنتے ہیں
ہاں ہمارے یہاں تو اگر میرے حساب سے اگر ہم دس کپڑے پہنیں گے نا مطلب گرم کپڑے جو مہنگے ہوں گے گرمیوں کی سردوں کے لیے
جی
میرے حساب سے وہ اتنی گرمی نہیں دیں گی جو ہمارے پاس جو فرن ہے جتنی وہ دے گا
ہیرن بہت بہت زیادہ نواس رہتی ہے اس میں گرم رہتا ہے
ہاں انسان مطلب میرے حساب سے تو سردیوں میں یہ بھی مسئلہ رہتا ہے کہ کپڑوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جو اندر سے پہنا ہے وہ اوپر سے پینا لگا دیا صاف اور بو گیا ٹھیک
ہاں یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کیونکہ اتنی سردی پڑتی ہے اتنا موسم اتنا اچھا بھی نہیں کہہ سکتے آپ کے لیے تو
نہیں چلو اللہ نہیں اس چیز سے نوازا ہے تو اس کا شکر ہی کرنا چاہیے ہمیں
ہاں بالکل ویسے اتنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سردی میں ملتی ہیں وہ برف سے بنتی ہیں ٹھنڈ سے بنتی ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گرمی میں ہی دھوپ سے ہی بنتی ہیں
ہاں وہ تو ہے دیکھیے نا موسم کے اپنے مزے ہیں اپنی چیزیں ہیں جو ہم مختلف موسمیں کھاتے ہیں بناتے ہیں یا پیتے ہیں اب کوئی سبزی میں تو کولڈ ڈرنک نہیں پیتا
ہاں
یا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سردیوں میں کوئی گرم چیز کھائی جاتی ہے جیسے کہ پکوڑی ہو گئے گرم گرم یا اور کوئی تو اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے ان کا گرمیوں میں
اچھا جون جولائی میں
چلو جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی بالکل
چلو جی اللہ نے چاہا تو آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ